ہلو ہلو
ہاں السلام علیکم
الل و علیکم بھائی جان اور بتائیے
سب بڑھیا ہے اپنا بتائیے
ادھر بھی سب اللہ کا کرم ہے آپ سنے گھر میں سب کیسے ہیں ابو امی اور بچے سب خیریت سے ہیں
ہاں سب خرید سے ہیں ہلو
اور ابو کی طبیعت کیسی ہے
اچھی ہے
ہمارے یہاں سب ابھی ٹھیک ٹھاک ہے بس کھیتی باڑی کا کام تھوڑا بڑھ گیا ہے اس لیے وست تھے
بارش ہو رہا ہے
ہاں اللہ کا شکر ہے اس بار سمے پر بارش ہو گئی کھیتوں میں دھان کی فصل اچھی دکھائی دے رہی ہے کسان لوگ بھی خوش ہے
ادھر تو بارشیں نہیں ہو پا رہا ہے بھائی جان ہاں اور سب امی ابو
سب خاریت سب رت
سب خری تھا نا
یہ آپ کو یاد کر لیں
اچھا کہ بھائی جان
اور سب ہہہ
اور سب بس بیت رہا ہے دیکھیے نا مہارا کہاں ہیں آپ
اور دھندا پانی کیسا چل رہا ہے
سب بڑھیا ہے اللہ کا کرم ہے کہ اچھا سب چل رہا ہے
اور اسٹول وسٹول لگا رہے ہیں کچھ کا
ابھی تو ایسا کچھ پلاننگ نہیں ہے ابھی جو چل رہا ہے اس میں تو اچھا منافع ہو جا رہا ہے سوچ رہے ہیں کہ اگلے سال کہیں دوسرا برانچ ڈالیں گے
ہوں میرا بھی وہی سوچ ہے نا کہ بارش کے بعد جو ہے نا سے مطلب سو سو بائی سو کا جو ہے نا
ہوں
سے ایک فارم ہاؤس بناتے ہیں
ہاں
اور اسی میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں میں مرغی پالن اور بکری پالن دونوں کا الگ الگ ڈوائڈ کر کے
ہوں
بنائیں گے بھائی جان دیکھیں گے بارش کے بعد ابھی نہیں
ہوں
ہوں
صحیح سوچ رہے ہیں تھوڑا واٹسپ کھلیے نا
واٹس ایپ کھللا ہے
کہاں
اور ان شاء اللہ دھیرے دھیرے کام بڑھائیں گے جلدی بازی میں بالکل نہیں کریں گے کوئی کام ایسا کہ یہ آنے والا سم میں مطلب ہم لوگ کا نقصان اور سلمان جی
کہیے سن رہے ہیں
ہاں
ہوں
اور سب اچھا سمے بیت رہا ہے نا
ہاں بس بیت رہا ہے دھندا چل رہا ہے اللہ کا کرم ہے توعا ہے سب ووغ ٹھیکٹاک چل
ہاں سب تو اللہ کی دعا آشیررواد ہے
ہوں
اور بھائی جان کھانا پینا ہو گیا
ابھی کہاں کھانا پینا تو ابھی نہیں ہوا ہے
نہ ہوا ہے
ہوں
ہم لوگ زیادہ تر کسان کہ کھیتی باڑی جو ہوتا ہے نا
ہوں
اسی پہ آشرت رہتے ہیں بھائی جان
ہاں وہی تو ادھر بھی ہے تھوڑا دھندا بھی دیکھ لیتے ہیں
اور بارش وغیرہ نہیں ہو پا رہا ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سونا سنا لگ رہا ہے اور ابو ابو اس سب کے طبیعت ٹھیک ہے نا
ہاں ہاں سب خیریت سے سب ٹھیک ہے
ہاں
بس کھیتی باڑی کے کام تھوڑا بڑھ گیا ہے اس لیے وست تھے
ہاں تو بارش ہو رہا ہے تو مان لیجیے کہ تھوڑا سا آدمی تو بزی رہیں گے نا اور ابھی کہاں ہیں بھائی جان
ہلو
ہاں بھائی جان نیٹ ورک نہیں ہے کا
میرا ادھر تو صحیح ہے آپ کے یہاں ٹھیک ہے نا
ہوں میرا یہ میرے یہاں ٹھیک ہے
ہاں اور ہم ہمارے گاؤں میں بھی اھی لوگ صرف دھان اور گیہوں پر نربھر نہیں ہے کوئی ٹماٹر اگا رہا ہے کوئی مرچ کوئی لوکی اس سے آمدنی بھی پہلے سے بہتر ہو رہی ہے
ہوں اور محرم وغیرہ کیسا بیتا
سب انشاء اللہ سب صحیح سے بیت گیا اچھا رہا اللہ کا کرم تھا
ہوں
دعا سے سب صحیح سے بیتا سبھی لوگ مطلب پورا ہم لوگ کے یہاں پہ میلہ لگتا ہے نا
ہوں
سبھی لوگ مطلب امی ابو سب تیار ہوئے ایک دم ہم لوگ گئے میلے میں
ہوں
بہت جانتے ہیں اپنا جو بھی ریتی رواج تھا
ہوں
تو ہوا اچھے سے نپٹ گیا اور آپ کے یہاں بھی صحیح سے ہوا ہیلو
ہاں
آپ کے یہاں کیسا رہ
میرے یہاں تو بہت زبردست لگتا ہے
ہوں
جے مطلب کیا بولتے ہیں بارہ بجے سے لے کر کے یا دس بجے راتری تک لے محرم کا تعجیہ ایک دم ملان جلوس سے ایک دم پورا بھیانک لگتا ہے
ہوں ہوں ہوں
اچانک لگتا ہے کہ مطلب دیکھنے میں لگتا ہے کہ ہاں تو محرم کا تعجزیہ ہے واقعہ میں
ہوں
اور جو مطلب سب سے بہتر جس کا تجیہ جس کا ڈی جے رہتا ہے اس کو پسکار سے سواگت کیا جاتا ہے یہاں پہ جن جن پرتیندھی کے مادھیم سے ا بہت ب جو ہے یہ اتنا زبردست تجیہ کا میلا میلا لگتا ہے نا کہ ایک دم روڈ میں مطلب آدمی کے علاوے اور کچھ نہیں خالی روڈ م
اور کہیں گھومنے پھرنے کا پلان ولان کیے ہیں
رانچی کا
بول رہے ہیں
کاچی کا پلان وق ہلو ہیلو
تو
ہاں بھائی جان بولیے نا
تو بولیے ساؤنڈ جا رہا
ادھر نیٹورک ہاں نیٹ ورک ایشو رہتا ہے تھوڑا
وہ تب تو
ہاں نیٹ ورک ایشو رہتا ہے آج بارش ہوا ہے تھوڑا بہت اور کیا بولتے ہیں کہ بارش ہوا ہے نا بادل چھایا ہوا ہے نا موسم تھوڑا سا صاف نہیں ہے اس کے وجہ سے تھوڑا سا نیٹورک نیٹورک ایشو رہ رہا ہے بھائی جان
اچھا میں بول رہا تھا کہ چلتے بول رہے ہیں کہ کہیں گھومنے نکلتے اجمیر شریف بہت اچھا رہے گا س
چلیے نا بھائی جان آپ بولیے گا ہم چلیں گے نہیں چلیے جب آپ بولے تب چلیں گے انشاء اللہ وہاں پہنچ جائیں گے تو بہت اچھا ہے اللہ
غریب نواز کی درگاہ پر حاضری دے بول رہے ہیں کہ غریب نماز کی درگاہ پر حاضری دینے ہی کافی دنوں سے تمنا ہے وہاں کا ماحول بڑا سکون دینے والا ہوتا ہے دور دور سے لوگ آتے ہیں
ہاں ہم تو یہاں بھی مطلب بورہ شریف ہو گیا نا اور کیا بولتے ہیں کہ منجار شریف ادھر ہو گیا بہت جگہ گئے ہیں لیکن وہاں کہ نہیں ابھی جا پاے بھائی جان ہم سوچ سوچ رہے ہیں
ہاں تو میں بھی میں بھی سوچ رہا ہوں کہ آپ ہو جاتے ہیں اور پریوار کے لوگ ہو جاتے ہیں بچے ایے جگہ دیکھنے کے لیے بھی اتسک ہوتے ہیں تو اچھا رہتا اور تھوڑا لمبا سفر ہوا تو حیدرآباد بھی دیکھ لیں گے مکہ مسجد اور چار مینار بھی گھوم لیں گے کیوں
ہوں ہ ہوں ہ
اور حیدرآباد میں بریانی کا سواد بھی لے لیں گے
ہوں ہ وہاں کاان بہت متا ہے
ہاں ہاں اسی لیے تو
ہوں
تب توو پیسہ ویسا ایک دم پورا تھوڑا ابھی سے انتظام کرنا ہے ایک دم ب چلیں گے ادھر گھوم پھر کے آئیں گے
ضرور بھائی چلیں گے اور سب گھر میں بھائی